ہلو السلام علیکم
سلام ٹھیک ہو اچھے سے
جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتاؤ ٹھیک ہو ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گا ہاں سب ٹھیک ہے آپ بتاو وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کی امی ابو ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے یہاں بھی سب ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ کی بان جی ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
اب طبیعت کیسی ہے اس کی طبیعت میں سدھار آیا ہے بہت چلو اچھا اچھا ہے اچھا ہے ہو جائے گا ٹھیک تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے یہ چیز ہو جاتا ہے پھر ٹھیک اور آپ بتاؤ کیا ہو رہا ہے آج کل گرمیوں کی چھٹیوں کا کیا پلان ہے اس بار
میں سوچ رہی ہوں کہ ا گرمی نے تو ویسے برا حال کر دیا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس بار گرمیوں کی چھٹی گھر پہ ہی
کر تو ہی بتاؤ گھر والوں کے ساتھ ٹھیک ٹھیک اچھا ہے اچھا ہے لیکن گھر پہ لیکن آپ گھر پہ کرو گے کیا ایسے آپ کا کیا پلان ہے پھر بھی گھر پہ گھر پہ کرنے کا یا آپ کوئی کچھ کرو گے مطلب گھر پہ
ہاں میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی کمپیوٹر کا کورس لوں تو وہی جوائن کروں گھر سے ہی
چلو اچھا ہے اچھا ہے میرا بھی میرا اس بار پلان ہے کہ میں آج باہر باہر جاؤں کہیں پہاڑوں پہ ہ
آ
ایکسکرشن کے لیے ہاں ہم نے سوچا
چلو اچھی بات ہے اس سے تھوڑا دل بھی لگے گا اور یہ نا تھوڑا یہ بھی ہو جائے گا مطلب ابھی پڑھائی کے سب بہت ہے نا آپ مصروف امتحانات وغیرہ تو سیر بھی ضرور ہے اور وہاں پہ
ج
تازہ ہوا شور شرابہ بھی نہیں
ہاں اسی لیے مجھے جی بی بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے ایک ساتھ سب لوگ تو آپ جائیں گے میرے بھائی بھی اور میری بہنی بھی جائیں گی ساتھ میں تو میں نے آپ کو اس لیے فون کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کو میں کہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آؤ اس بار آپ کا کیا ارادہ ہے آپ آؤ گے ہمارے ساتھ اس بار
نہیں اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ چھٹیاں میں گھر پہ ہی بتاؤں گی تو جیسا کہ میں نے ابھی کہا کمپیوٹر کا کورس
تو وہ جب ختم ہوگا نا تو آپ دیکھو گی میں اس کے بعد ایک دو دن کہیں جاؤں
سیر کے لیے لیکن فی الحال کے لیے نہیں
چلو پھر اچھا ہے میں نے سوچا تھا آپ بھی آؤ گے چلو اب اچھا ہے آپ نے بھی اپنا ارادہ بنا لیا ہے اب گھر پہ ہی رہنے کا چلو کیا ہی بول سکتا ہے انسان چلو صحیح ہے آپ کا بھی اب صحیح ہے چلو اب کہیں کبھی کبھی اور دیکھتے ہیں ہم جائیں گے ن سال ہاں ہاں ہم لوگ جائیں گے تو میں باقی دوستوں سے بھی بات کروں گی تو جب آپ وہاں سے آؤ گے واپس تو پھر ہم لوگ جائیں گے سارے دوست ملتے تھے کہ بہت وقت سے ہم لوگ نہیں ہیلو تو ایک دو دن کہیں جائیں گے ملیں گے سب ہاں اچھا ہے کافی وقت ہوا نا ہمیں تو میں ان کو بھی اطلاع کر دوں گی آپ اس دن آ رہی ہیں تو اس کے پھر دوسرے یا تیسرے دن ہم لوگ جائیں گے ہاں اچھا ہے اچھا ہے میں بھی میں بھی تب تک گھر والوں سے بات کر کے رکھوں گی اس بارے میں کہ ہمارا ایسا ارادہ بن گیا ہے کہ ہم جائیں گے جب ہم وہاں سے آئیں گے ایکس ایکسکرشن سے تو اس کے بعد ہم کریں گے اس چیز کا بھی چلو اچھا ہے آپ نے بول دیا اچھا ہے تو بھی میں گھر والوں کو بول کے رکھوں گی چلو آپ مجھے بتاؤ آپ کو مت کچھ لانا ہے وہاں سے جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کا وہاں کے نا وہاں کے مشہور اشہور ہے اخروٹ وغیرہ تو میں آپ کے لیے وہ لاؤں
ہاں ہاں امی کے امی کو بہت پسند ہے اخروٹ تو آپ اخروٹ لانا اور مجھے نا یہ ہاتھ کی بنائی ہوئی دست گیری مجھے بہت پسند ہے تو آپ مجھے
مجھے وہ ایک لانا چلو چلو صحیح ہے میں میں یہ چیز یاد رکھوں گی تو میں آپ کے لیے ضرور ضرور ب ضرور لاؤں گی اور مت آپ کے لیے کچھ مجھے لانا ہے آپ مجھے بول دینا
ہاں ہاں میں بول دوں گی آپ کو فی الحال کے لیے امی کے لیے اخروٹ اور میرے لیے وہ دستکاری کیونکہ آپ کو پت ہے نا مجھے ان کا بہت شوق ہے جو ہاتھ سے بنی ہوئی ہوتی ہے کچھ لکھائی یا کچھ بنا ہوا
بہت پسند ہاں مجھے پتہ ہے آپ کو یہ چیز بچ سے ہی پسند تھی مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے آپ بہت آپ بہت ان چیزوں کو پسند کرتے تھے پہلے سے چلو صحیح ہے میں انشاء اللہ لاؤں گی آپ کے لیے میں وہاں سے آؤں گی میں آپ کے لیے لاؤں گی تو اس کے بعد ہم ملاقات کریں گے تو ہم ملیں گے کہیں پر تو میں پھر وہ چیزیں آپ کو دوں گی ہاں ضرور شکریہ ارے نہیں شکریہ شک شکریہ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ تو میری بہن ہی ہو اس میں تو شکریہ کی بات ہی نہیں ہے اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے اور آپ بتائیے آپ کا آپ کا کیا پلان ہے اب کمپیوٹر کورس کا میں سوچ رہی تھی کہ میں میں بھی میں بھی وہ کورس کر لوں کیا ہے اس چیز کا کیا ہے اس کورس کا کیسے ہم وہ کر سکتے کہ اس کے لیے فیس وغیرہ کتنا ہو وہ مجھے آ بول دینا تھا کہ میں بھی گھر والوں کو بولوں کہ میں اس چیز میں میں نا مطلب وہ والا کورس کرنا چاہتی ہوں اچھا ہے کیونکہ ابھی مطلب کمپیوٹر پہ ہی سارا کام کرتا ت ہیں تو مطلب بہتر ہے ہم میں بی اے کورس کر لوں تاکہ آگے نوکری میں کام آئےیں آپ کو تو پت ہی ہے میں بہت بہت سارے وقت سے مطلب نوکری کا ہی انتظار کر رہی ہوں کہ
ہاں صحی کہہ رہی ہو تم بس
بس میں یہ نا اس کے مطلب اس کورس کے بارے میں نا میں پوری وہ جانکاری معلوم کروں گی کہ کہاں پہ کیسے کیا ہوتا ہے
ق لگتا ہے ختم ہونے میں کب سے یہ نا شروع کریں گے یہ مطلب آج کل تو پتا ہی ہے آپ کو آن لائن کا زمانہ ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ اگر آن لائن ہی دے دیا تو میں آپ کو بھی بول دوں گی تو آپ پھر اپنا کمپیوٹر ساتھ وہاں لے سکتی ہوں نا
ہونااں میں آپ آدھا گھنٹہ اگر نکالو گے تو وہ بھی دیکھو گے پیر کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ بھی آپ رہو گے وہ تو بہت اچھا اچھا یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ مطلب اس میں مطلب آن لائن بھی ہوتا ہے اچھا ہے پھر میں وہاں پہ بھی اس چیز کو آرام سے پڑھ سکتی ہوں چلو اچھا ہے تھوڑا سا وقت دے دو ہاں آپ مجھے کل تک آپ مجھے کل تک ہاں کل تک آپ مجھے اس چیز کے بارے میں
کیسے کیا ہوتا ہے فیس وغیرہ کتنا کیا ہے تو اسی حساب سے ہم پھر دونوں دونوں شروع کریں گے یہ کورس اور ختم بھی کریں گے اور پھر کہیں اچھی جگہ نوکری کے لیے کریں گے درخواست دیں گے
نہیں صحیح ہے یہ بہت یہ بہت یہ بہت اچھا سجاؤ ہے
ہوں اور امی امی کہاں ہے کافی وقت سے بات ہی نہیں ہو پائی اب ان کی طبیعت کیسی رہتی ہے
ہاں اب طبیعت ٹھیک ہی ہے
چلو پھر اچھی بات ہے کھانا ب کھایا
نہیں ابھی نہیں بس تیاری ہو رہی تھی ہم بنا رہے تھے کھانا ابھی بس تھوڑے وقت کے بعد کھائیں گے آج ہم نے پکایا آج ہم نے ٹماٹر پکائے اور اس کے ساتھ مرغا ڈالا
ارے واہ مجھے تو بہت پسند ہے
اچھا ہے آپ کبھی آنا ہمارے یہاں تو میں آپ کے لیے بھی بنا لوں گی ارے ہاں ضرور آپ تو بہت اچھا کھانا بناتے ہو بہت وہ لذیذ ہوتا ہے مز دار بھی ہوتا ہے ارے بس بس ارے ارے بس بس اب ب آاپ میری اتنی بھی تعریف نہ کریں
ارے آپ تو تعریف کے قابل ہے کیونکہ آپ بہت اچھا کھانا بناتے ہو مجھے یاد ہے آپ بچپن سے ہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتے تھے جیسے انڈے برجی وغیرہ بناتے تھے تو آپ کو بہت ہی کا
شوق ہاں وہ تو ہے کھانا بھی اور بنانا بھی ہاں وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے یہ بات آپ نے صحیح کہی لیکن چلو صحی ہے کب جب ملاقات ہو ہوگی آپ ہمارے گھر آؤ گے تو آپ مجھے بول دینا میں آپ کے لیے کیا بناؤں گی آپ کے لیے میں اچھے سے کھانے بناؤں گی آپ مجھے بول دینا آپ کو کیا کیا پسند ہے تو میں آپ کے لیے بنا لوں گی
ہاں ہاں بس آپ اچھے سے آ جاؤ ایکسکرشن سے سارا کچھ کرو تو پھر اس کے بعد ہم میں گھر ہی آؤں گی آپ کے تو وہیں پہ ملاقات اچھے سے ہوگی اور جیسا کہ میں نے کہا نا باقی دوست دوستوں سے بھی مل لیں گی
لیں گے ایک دو دن باہر جائیں گے کافی ٹائم سے ملے ہی نہیں ہم لوگ نہیں صحیح ہے اب گے میں وہاں سے واپس آؤں گی تو اس کے بعد ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کیسا کیا رہے گا اس کے بعد چلو صحیح آپ بتاؤ آپ کی آپ کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہاں ابھی وقت ہے تھوڑا سا تو لیکن تیاری ہو رہی ہے ابھی کھائیں گے اچھا ہے ا آپ لوگوں نے کیا پکایا آج کھانے میں آج تو ہم نے گوشت بنایا ہے ٹھیک اور اس کے ساتھ پیاز ڈالے ہیں آپ کو پت ہے نا بابا کو پسند ہے پیاز اور گوشت چلو اچھا ہے اچھا ہے چلو صحیح ہے ان کو بھی ان کو بھی من لگے گا کھانے میں اچھا کیا ان کے پسند کا کھانا بنایا
ان کو یخنی بھی بہت پسند ہے تو اب میں نے کہا کہ آپ کے لیے کل بنائیں گے یخنی بھی
چلو صحی ہے
اور
اور بس سب ٹھیک ہے چلو
چلو پھر کھاؤ تم اچھے سے کھانا اور اپنا دھیان رکھنا خیال رکھنا اپنا اور جب تم ایکسکرشن کے لیے نکلو تو مجھے کال کرنا
ہاں جی ہاں جی میں آپ کو فون کر دوں گی نکلنے سے پہلے چلو پھر ہوتی ہے بات ان شاء اللہ جلدی ٹھیک ہے کیا آپ اپنا خیال رکھنا تھا تب تک
ٹھیک ہے
اوکے ٹھیک ہے السلام علیکم اوکے اوکے اللہ حافظ السلام علیکم